لو السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام رحمتۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان بولو خیریت ہے
سب خیریت ہے الحمد للہ
اچھا
بتائیے اپنا بتائیے
میرا بھی سب بڑھیا ہے شکر ہے خدا کا سب گرم ہے دال روٹی گرم ہے بس کسی طرح
اچھا
اور بتاؤ کہاں ہے-
پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے-
پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے تھوڑا بہت ابھی چل رہا ہے
ابھی تو ایگزام ٹیسٹ اگزام ختم ہوا ہے-
اچھا
ہ اپنا بتاؤ کیسے چل رہا ہے سب
اب اچھا چل رہا ہے
اچھا ایڈمشن ہو گیا
ہاں ہمارا ایڈمیشن تو ابھی نہیں ہوا ہے ہم اپلائی کرائے ہیں ابھی
اچھا اپلائی کرا دیا نا
ہاں
اور گھومنے پھرنے کہیں جا رہے ہو کہ گھر میں رہتی ہ
نہیں کل تو گئے تھے مہمانی میں
اچھا
اپنے ہی چاچا کا سسرال گئے تھے
اچھا کتنا دور گئے تھے گھر سے
گاٹ س وہ ہے پندر کلو میٹر
او
راستہ اچھا ہے جان آنے جانے میں کوئی دقت نہیں
تھے یا پھر کار سے
نہیں بائک سے گئے تھے آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتا ہے راسہ بہت بڑھیا ہے وہ گلیمر کا ہے
اچھا روائل انفیلڈ بائک بہت اچھا لگتا ہے چلانے میں
ہاں, ہاں وہ تو میرا چاچا لیا ہے رائل انفیلڈ کا نا آپ کا گھر میں ہے کہ نہیں ہے
ہے نا میرے گھر میں میرا بھی بھائی لیا ہے
او اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ رائل انفیلڈ کا نا
ہاں سائڈ کا ہے اچھا لگتا ہے چلانے میں ج روڈ میں چلتا ہے نا ہوں یہ سب اپاچے وغیرہ یہ سب چلانے کا
کیا بولا
یہ سب اپاچی واچی ہو گیا پلسر ہو گیا آرامڈ وائپ یہ سب چلانے کا من ہی نہیں کرتا ہے
ہاں بلیٹ چلانے میں اچھا لگتا ہے دیکھ کیا ہوتا ہے ن کہ وزن زیادہ رہتا ہے لیکن جب روڈ میں چلتا ہے نا تو بہت ہلکا ہو جاتا ہے
ایک دم ہلکا لگتا ہے وہ سب گاڑی سے بھی ہلکا لگتا ہے
ہاں
تو تم اپنا چاچا کا بائک چلاتے ہو کہ نہیں
ہاں ہم چلاتے ہیں
اچھا
تو ہم لوگ جب کل جا رہے تھے نا تو جب جاتے ہیں نا تو بہت ہی پتلا گلی ملتا ہے اسی میں لگ بھگ چ ٹر جانا پڑتا ہے دونوں طرف گھر ہے اور گانی آبادی چھیت ہے
اچھا
تو اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا یہ گئے تھے گانڈے گانڈے کے آس پاس ہی وہ کیا ہے نا کہ اس میں گلی میں پارک کرنے تھوڑا ایکسپریئنس ڈرائیور چاہیے اور مطلب دھیرے دھیرے چلانا پڑتا ہے کیوںکہ بچہ لوگ آتے جاتے رہتا ہے نا گلی میں کھیل ہوتا ہے گلی میں ہی
ہ بس ایکسپیرئنس ہونا چاہیے گاڑی چلانے کا پھر وہ کوئی بھی دقت اس میں نہیں کتنا بھی وجن ہو نا اگر ایک بار آپ چلانے سیکھ گئے نا تو وزن ایک دم ہلکا لگنے لگی گ
ہاں ہاں
ابھی جو ہم رویل انفیلڈ کا جو گاڑی چلاتے ہیں نا بلیٹ
ہاں
ہاں تو اس کا وزن ہے دو کنٹل پچیس کلو لیکن ہم چلاتے ہیں نا تو لگتا ہے ایک دم پورا ہلکا ہے لگتا ہے پچاس کلو بھی نہیں ہے
ہاں لگتا ہے پتا ہےسا نا
ہوں
ہاں ویسا ہمارے گھر میں بھی جو بلیٹ ہے نا وہ بھی ویسا ہی لگتا ہے
اچھا
آپ کہیں مہمانے میں گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں
ہاں ہم بھائی میرا لیے ہے نا تو وہ چلاتا نا وہ ایک اور ہے اسپلنڈر ہے وہی اولا چلاتا ہے نا
اور دو دو گاڑی ہے آپ کے گھر میں
ہاں ایک اسپلینڈر ہے ایک رائل انفائلڈ کا یہ جو بلیٹ ہے نا وہی ہے
او
ہاں تو جو میرا بھائی وہی اب اپنا ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ لے کر کے جاتا ہے اسپلینڈر بلیٹ رہتا ہے تو اس کا جھارکھنڈ چتنا وکاس میں مطلب دیو گھر اپنے ضلع کے اندر میں چیتنا وکا میں مطلب کام کرتا ہے
ہاں مطلب جانچ کرناانا
ہ ہ
کوئی بھی چیز کہاں کیا ہو رہا ہے
ہاں جیسے اسکول ہو گیا سرکاری اسکول وغیرہ ہو گیا اور پھر ہاسپٹل ہو گیا نا
ہاں ہم سمجھ گئے
ا
تو سیلری بھی ان کو اچھا خاصا ملتا ہوگا
سیلری کا تو پہلے جب اسٹارٹ ہوا تھا تب سولہ ہزار مل رہا تھا تھا ابھی کتنا مل رہا ہے پتاہ نہیں
ا کتنے دن پہلے اسٹارٹ ہوا تھا جوائننگ لیا ہے
یہی لگ بھگ دو سال سے جاتا ہوگی
اور تب تو سیلری بڑھ گیا ہوگا بیس چل گیا ہوگا
ہوں وہی آس پاس میں ہوگا بہت دور دور جانا پڑتا ہے اکیلے نا
اچھا بائک سے جانا پڑتا ہوگا نا تو یہ تیل کا پیسہ کون دیتا ہے
پتا نہیں کون دیتا ہے اپنے سے بارتا ہے کہ دیتا ہے پتا نہیں ہے
نہیں گورنمنٹ تو دیتا ہوگا
ہاں
گورنمنٹ دیتا ہوگا نہیں تو ویسے آدھا سیلری تو انہیں میں چل جائے گا نہیں تو
دیتا ہوگا س پ بٹ سیلری بہت کم ہے اس کا
ہاں جس حساب سے کام ہے اس حساب سے تو اچھا ہی ہے سیلری جہاں تک کہ اگر اچھا سے سوچیں دیکھیں تو
ہاں
تو آپ کالج میں ایڈمیشن کرائیں کہ نہیں
ہم ایڈمیشن کرا لیے ہیں
او ہم نےو اپلائی کیے ہیں ابھی لسٹ نہیں آیا ہے کب
اچھا اگر لسٹ میں نام نہیں آیا تو واپس ایڈمیشن کروانا پڑے گا ہے نا اپلائی کرانا پڑے گا ہے نا
ہاں واپس کرانا پڑے گا ہم کو آپ ہیں ابھی کہاں پہ
ابھی ابھی ہم ادھرے گھر طرف گھر کے پیچھے سائڈ میں ہی بیٹھے ہیں
اچھا
اچھا
اور بتائیے ٹریڈنگ آپ آپ ٹریڈنگ کے بارے میں بول رہے تھے ٹریڈنگ کی ہم ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں کیا ہوا
دھیرے دھیرے بٹ کیا کریں ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ بھی نہیں ہے نا ہم اس طرح کی فیملی سے نہیں ہے بٹ سیکھ رہے ہیں دل میں حوصلہ ہے اپنے آپ میں بھروسہ بھی ہے
خود پر بھروسہ ہے اچھا ہے انشاء اللہ ان شاء اللہ ایک دن
ہاں جی سر اپنے چاہی صحیح ہوگا اگر ہمارے نصیب میں ہوگا تو ضرور ملے گا
ہاں محنت تو کر کے دیکھیے
ہوں
جیسے جتنے بھی بڑے بڑے ٹریڈر ہیں نا وہ سب مڈل کلاس فیملی سے ہی بلونگ کرتے تے تھے ایک ٹائم میں میں نے ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کیا بولیں آپ
ایک ہے نا ہمارے ادھر دیو گھر کی طرف کا گوتم نام ہے ایک دم غریب فیملی سے تھا لیکن ابھی کروڑوں روپے کا کار ہے اس کے پاس
اچھا میں نے ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا ایک ٹریڈر کا کیا نام ہے اینڈریڈے اھناام ہے ٹریڈر کا آپ وہ اس کا ویڈیو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے وہ جو
دو بندہ جو رہتا ہے ہوی نا
ہاں ہاف پینٹ میں جو دبئی میں ویڈیو بناتا ہے ہاں اسی کا نام ہے اینڈریڈ ہے آپ کو تو پتا ہی یاد رہا
وہ تو بہت بڑا بڑا ٹریڈر ہے وہ دونوں
ہاں ان کا میں ہسٹری ایک بار پڑھ رہا تھا لکھا ہوا تھا تھا کہ یہ دونوں بہت ہی پور فیملی سے ہیں فیملی سے تھے مطلب ان کے پاس کپڑا پہننے کا نہیں تھا گھر نہیں تھا اتنا اچھا کھانے پینے کا اتنا ویوستھا نہیں تھا لیکن آج آج دیکھیے آج دبئی میں کیا کر رہا ہے سو
کیا کر رہا ہے کتنے کروڑوں کا مالک ہوگا بتاانوں
ہر روز وہ رولس رائز بدل رہا ہے فرار بگا
وہی تو ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں لگ بھگ کروڑوں روپئے کا ٹریڈٹ لیتا ہوگا
کروڑوں کا چار پانچ کروڑ ایک ایک دن میں کماتا ہے
وہی تو ملینئر ہوگا نا
میں بنا پارٹنر شپ میں کچھ ہونے والا اچھا ہے نہیں اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو پھر دو دوست کا ہونا بہت ضروری ہے
تم اور اپنا ایک دوست کے ساتھ اگر مل کر کرو گی نا کوئی بھی کام کرو گی نا اگر ت تھوڑا بھی لوس بھی ہوگا نا تو آدھا آدھا دونوں کا ہوگا
آدھا آدھا دونوں کا ہوگا اور کانسپٹ جو ہے نا ٹریڈنگ کا کلیئر ہو جائے گا آدھا دماغ تم کو لگانا رہتا وہ لگائے گا
اکیلے رہو گے نا تو جب ایک بار جب لاس ہو جائے گا نا تو اب دل ٹوٹ جائے گا اندر سے پاک میں کیا کر دیا یہ
اور آپ ڈر بھی جائیے گا کہ اب ہم سے نہیں ہوگا ایک دو رہنے سے کیا ہوتا نا
ہاں کہ اب نہیں ہوگا میرے پاس کیپیٹل ہی نہیں ہے
اور دور آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر ٹریڈ لاس بھی چلا جائے تو دوسرا ہار ماننے کو نہیں دیتا ہے
ہ ہ تھوڑا مطلب اپنے آپ میں بھی کانفیڈینٹ آتا ہے ہاں
ہاں کہ ایک دن نہ ایک دن دونوں کچھ اچھا اور بڑا کچھ کر ہی لیں گے
ہر ایک بڑا چیز دو لوگوں نے مل کر کیا ہے
ہاں اب جتنے بھی جتنے بھی بڑے بڑے کمپنی کو دیکھیے دو دوست نہیں مل کے
بڑا بڑا ایپس ہو گیا جومیٹو ہو گیا یہ سب ہو گیا سب
گوگل ہو گیا فیسبک یوٹیوب انسٹاگرام واٹسپ
ہ امازون جومیٹو یہ سب جتنا بیس سب بڑا بڑا مطلب دو ہی دوستوں نے وہ بھی غریب فیملی سے
ہاں سب تو غریب فیملی سے ہی تھے لیکن محنت کیا تو آج پورے وشو میں نام ہو رہا ہے
وہی توک ہنڈریڈ کروڑ سے زیادہ ایک ایک دن میں وہ لوگ کا ابھی بزنس
ایک ایک دن میں گوگل تو ایک گھنٹہ میں اتنا کماتا ہے جی ہنٹ
ہاں ہاں وہ سب سے زیادہ وہی کماتا ہے
سب سے زیادہ گوگل سب سے بہ
ہ کیا ہے نا ہر چیز میں ابھی گوگل استعمال ہوتا ہے ہر چیز میں
اب بنا گوگل کا کچھ ہوتا ہی نہیں ایک دن اگر گوگل بند ہو جائے گا تو پھر کسی بھی کنٹری کا اکنمی گر جائے گا کسی بھی دیس کا کا اکنمی گر جائے گا ترنت اور ہمارے بھارت میں تو سارا کام گوگل پہ ہی ہو رہا ہے
ہاں اور صرف گوگل یہاں ہی نہیں پورا ورلڈ میں سب سے زیادہ گوگل ہی چلتا ہے
گوگل ہی استعمال ہوتا ہے اور ابھی ایک اور استعمال ہو رہا ہے یہ ا آئی
ہوں یہ گوگل اور اے آئی دونوں سنی کا ہے
ہاں نہیں دونوں الگ الگ ہے
الگ الگ بندے کا ہے
ہاں الگ الگ بندے کا ہے
اچھا
گوگل تو بہت پہلے بنا ہے
ہوں
چچی پٹی مٹھائیئی ڈپسیک
یہ سب تو حال فیحال میں یہ سب حال فی الحال لانچ ہوا ہے
ہاں یہ سب حال فی الحال ٹھیک ہے